ہیلو
جی آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری
ہاں آ رہی ہے السلام علیکم
جی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ سب خیریت ہے وہاں
ہاں سب خریت آپ سناائیے
جی آج کا موضوع ہے آج ہم اس موضوعہ بات کریں گے کہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو کیا آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں
جی ہاں میں سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں
جی بالکل تو آپ آپ کیا کرتے ہیں جیسے ہمیں پت ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہمارا بہت بہت زیادہ وقت ضائع نہ ہو تو آپ اس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ کوشش کرتے کہ کیسے وقت زیادہ نہ ہو
جی بالکل صحیح کہا آپ نے سوشل میڈیا کے بہت سے فائدے بھی ہیں اور اور کچھ نقصان بھی ہے تو آپ ب بتائیے اس کے کیا فائدے لگتے ہیں آپ کو
میرے خیال میں سوشل میڈیا سے ہمیں کئی نئی معلومات ملتی ہے
جی بالکل درست
جی بالکل میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ اگر کسی کو تعلیم کے بارے میں ملومات چاہیے تو وہ بھی آسانی سے مل جاتی ہے ہمیں کافی مدد مل جاتی ہے آج کل سوشل میڈیا سے
ب بالکل بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر تمیلی ویڈیو دیکھتے ہیں ہاں
جی جی بولیے
ہیلو
جی آپ کو آواز نہیں آ رہی
ہاں اب آ رہی ہے
ہاں بولیے
بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر تعلیمی د ویڈیو دیکھتے ہیں اور نئی چیزیں سیکھتے ہیں
جی بالکل میں نے ابھی یہی کہا ن کہ ہمیں تعلیم تعلیم کے لیے ہمیں یہ سوشل میڈیا کافی مدد کرتا ہے ہمیں اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو ہم سوشل میڈیا پہ جا کے ہم وہاں پہ ڈھونڈتے ہیں وہاں پہ کافی آسانی سے وہ سب چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں لیکن اس کا غلط استعمال بھی بہت ہوتا ہے بہت لوگ بہت سارا دن موبائل پر وقت گزار دیتے ہیں اور انہیں انہیں پتا بھی نہیں چلتا ہے
ہاں جی ہاں اس سے وقت جضایا ہوتا ہے اور پڑھائی پر بھی برا اثر پڑتا ہے
جی بالکل آپ کو ابھی پت ہی ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ موبائل لیتے ہیں تو پھر اس میں اتنا وہ موبائل میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان کا وقت کا پت ہی نہیں چلتا وہ وقت کب ضائع کر دیتے ہیں ایسے ہی کو پتا نہیں چلتا اس سے ہمیں ان کی تعلیم پہ بھی کافی برا پرباؤ اثر پڑتا ہے اس چیز کا
ہاں جی ہاں
ہوں
اور سنائیے
اور کچھ لوگ ہیں نا جھوٹی اخباری بھی پھیلاتے ہیں ای سے جس سے غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پہ
ہوں ہمیں پہلے جی ج جی بالکل تحقیقات کرنی چاہیے چ ہمیں پہلے تبھی جا کے ہمیں وشواس کرنا چاہیے ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے جلدی کسی پہ
ہاں کچھ لوگ سوشل میڈیا پر دوسروں کو برا بلا بھی کہتی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے ہاں
جی بالکل ہمیں ہمیں ہمیشہ اچھے سے بات کرنی چاہیے اور دوسروں کو عزت بھی کرنی چاہیے
ہاں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی جذات معلوومت زیادہ شیئر کر دیتے ہیں جو خطرناک ہو سکتا ہے ہاں
جی ہمیں نا اپنی جذاتی مول مات محفوظ رکھنی چاہیے اور ہر کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے
ہاں میرے خیال میں اگر سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ بہت فائدے مند ہے
جی بالکل مگر اس کا زیادہ استعمال نہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے بٹ اگر اس کے اس لیے اگر ہمیں وقت کی پابندی ضروری ہوتی ہے اگر وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو کب ہمارا وقت ایسے ہی ضائع ہوگا ہمیں پت ہی نہیں چل چلے گا
ہاں بلو بٹ ہمیں روزانہ سیمت وقت کے لئے سوش سوشل میڈیا استعمال کرنا چاہے ہاں
جی بالکل
اور باقی وقت پڑھائی ہو یا دوسرے کاموں میں لگانا چاہیے
جی بالکل ابھی آج کل ایسا ہے کہ ہمیں تعلیم سے ہی سب کچھ ملتا ہے تعلیم بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے ہمارے جیون میں آج کل بلا تعالم کہ ہم ب ہم کوئی نوکری بھی نہیں کر سکتے تو اس کا بہت اہمیت ہیں اور ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے وقت پر ہم موبائل جب بھی استعمال کرے تو ہمیں اس پہ وقت پہ پابندی لگانی چاہیے کہ ہم صرف اتنے وقت کے لیے ہی وہ ہم استعمال کریں گے کیونکہ ایسا ہمارے ساتھ تو کافی بار ہوتا ہے کہ ہم آج ایک منٹ کلک فون اٹھاتے ہیں بٹ وہ کب ایک دو گھنٹے میں تبدیل ہو جاتے ہیں ہمیں خود پت نہیں چلتا کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے
ہاں میرے ساتھ بھی بہت بار ہو چکا ہے کہ ہم فون مطلب سوشل میڈیا کا یوز شروعات کرتے ہیں تو اس میں ٹیم ہم کو پت ہی نہیں پڑتا کب گزر جاتا تا اس میں سے
جی بالکل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمیں بالکل وقت کا پتا نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے پھر جب ہماری امی ہمیں ڈانٹتی ہیں تب ہمیں پت چلتا ہے کہ ہم نے اتنا وقت ضائع کر دیا ایسے ہی
اور سوشل ویسے آپ کون سے سوشل میڈیا ایپ یوز کرتی ہو
جی آپ نے کیا کہا سوری میں معاف کیجیے میں نے سنا نہیں
سوشل میڈیا ایپ یوز کرتی ہو
جی میں انسٹا اور انسٹا پہ ابھی تو نہیں ہوں ابھی میں صرف ابھی واٹسپ چلا رہی ہوں اور کچھ نہیں ہے بکوز ابھی ابھی ہمارے امتحان قریب آ رہے ہیں نا تو ہم نے سب سب چیز ڈیلیٹ کر دیے ہٹا دیے تاکہ ہمارا فضول ٹائم وقت برباد نہ ہو
اچھا آپ کے امتحان کب سے ہیں
ہمارے امتحان ابھی اگلے ہی مہینے میں ہیں دیکھتے ہیں اکیس تاریخ سے جی
اور سنائیے آپ کو مطلب ایسی کون سی سبجیکٹ ہیں مطلب جو ہوتی ہے نا وہ آپ کو کون سی میں کٹنائ ہوتی ہیں
جی ہمیں نا فزکس ہمیں کافی مشکل لگتی ہے کیونکہ جی کیونکہ اس میں کافی کچھ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا پہلی بار میں ہمیں بہت اس میں وقت دینا پڑتا ہے فزکس میں تو بھی اس لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں چار پانچ بجے اس کے بعد ہم تعلیم کرتے اس سے کیا ہوتا ہے نا ہمیں بہت جلدی یاد ہو جاتی ہے چیزیں اور ہے نا ہاں ہمیں ہمارا وقت بھی ضائع نہیں ہوتا ہے اور صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں نا تو اس سے ایک ایک یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ نا ہم ہمارے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے اور زیادہ وقت ہوتا ہے نا تو ہم اپنا ہر کام آسانی سے اور ساؤھانی سے کر سکتے ہیں
ہاں ٹھیک ہے آپ نے
جی بالکل
اور یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب جو سوشل میڈیا ہوتی ہیں
جی
تو اس پ ہم کو پرائیوسی ہوتی ہے ٹو اسٹیپ ویریفکیشن ہوتے ہے وہ لگان لگا کے رکھنی چاہیے کیونکہ ہماری جو پرائیوسی ہوتی ہے وہ کسی اور تک نہ پہنچے کیونکہ اب جو فیک نیوز ہوتی ہیں اور کئی سارے مطلب سائبر وہ ہوتی ہے تو اس میں ہمارے اکاؤنٹ کو ہیک کیا جاتا ہے یا پھر کچھ ایسا ہی کیا جاتا ہے تو اس سے ہمارے ٹو اسٹپ ویریفکیشن اور اریٹی کے ن وغیرہ جو ہوتا ہے نا وہ تک آگے رکھنا چاہیے کوش
جی بالکل آپ صحی کہہ رہے ہیں کہ یہ نا
اور ہمیں لگتا ہے نا کہ جیسے آج کل بہت زیادہ ہی وہ ہو رہا ہے تو ہمیں نا یہ س ہمیں پرائیویسی ضروری ہے
ہ ہاں یہ ایک ام مسئلہ ہو چکا ہے اب پرائبسی کا
جی بالکل ہمیں اپنی جتنی بھی نیجو جانکاریاں ہوتی ہے ہمیں ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے ہمیں سب کسی کے ساتھ نہیں بتانی چاہیے
تم روز کتنا وقت سوشل میڈیا پر گزارتے ہو
جی ابھی تو ہم نہیں ہم لوگ ہم نے بند کر د ہے سب بکوز ہم نے آپ کو ابھی کہا کہ ہمارا امتحان قریب ہے تو ہم نے سب بند کر رکھے آپ کتنا وقت گزارتے ہیں
میں بھی لگ بھگ اتنا ہی وقت دیتا ہوں اور پڑھائی اور دوسرے کاموں کو پہلے رکھتا ہوں میں
جی بالکل
چ
ہمیں سب ہمیں سب کام پہلے کرنے چاہی اہے کہ یہ یہ یہ جو وقت ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ ہم گزارتے یہ زیادہ تر ہم فضول ہی گزارتے ہیں تو اس کا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے
ہاں
جی بالکل
سوشل میڈیا کا یوز بس علم اور اسکل سیکھنے کے لیئے بھی استعمال میں کرتا
جی بالکل یہ سوشل میڈیا سے علم بہت اچھا ملتا ہے آپ کو علم جتنا بھی علم ہے ہمیں جو ہم ملتا ہے وہ ہم ایون ہمیں کتابیں سے اتنا علم جلدی نہیں پراپ جلدی نہیں ملتا پتا اتنا ہمیں سوشل میڈیا سے مل جاتا ہے جتنی بھی نئی جانکاریاں ہوتی ہے سب ہمیں سوشل میڈیا سے جلدی مل جاتی ہے
ہاں میرے کو بھی کام ہے میں اب جانے والا ہوں میرے کو ایک میٹنگ جوائن کرنی ہے تو آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی
شکریہ ہمیں بھی آپ سے گفتگو کر کے کافی اچھا لگا جی شکریہ خدا حافظ اپنا دھیان رکھیے گا
خدا حافظ